ہلو
ہلو السلام علیکم
وعلیکم السلام الحمد اللہ بتائیے کیسے ہیں آپ
بس بڑھیا اللہ کا شکر ہے ہاں ہم ٹھیک ہے باجی آپ بتاؤ اور سب خیریت گھر میں
تو آپ بتائیے کیا کر رہے تھے آپ
بس کچھ نہیں کر رہی تھی میں آج کل تھوڑا سا گھر میں اتنا مصروف ہو جاتی ہوں پھر آفس جانا بچوں کو دیکھنا تھوڑا سا فری ہوئی تھی تو سوچا چلو آج نیوز ہی دیکھ لیتے ہیں کیونکہ ایک عرصہ گزر گیا نیوز دیکھے ہوئے جب کے ہاتوں میں فون آیا ہے نا تو ٹی وی دیکھنے کا تو انداز بھی ختم ہو چکا ہے
بالکل صحیح فرما رہی ہیں آپ ٹی وی دیکھنے کا من ہی نہیں کرتا ہے اور فون میں آج کل اتنی نیوزیں آ جاتی ہے نا کہ ٹی وی میں کیا دیکھے ٹی وی میں بعد میں آتی پہلے
جی جی جی بالکل بالکل
جی تو آج کل یہ دیکھیے نیوزوں میں دکھا بھی کیا کہہ رہی ہیں کہ مطلب کسی نے اپنے ہسبینڈ کو کاٹ کے ڈرم میں ڈال دیا کسی نے فریج میں اور اب تو مجھے کچھ دن پہلے یہ آئ کے کسی نے کھائی میں اپنے شوہر سوکو گرا دیے دھک
بال کل بالکل حقیقت ہے حالانکہ آج کل کے معاشرے میں لوگ سوشل میڈیا کو دیکھ دیکھ کہ اتنی غلط حرکتیں کر رہے ہیں ان کو یہ نہیں پتا کہ اگر ہم کسی کے ساتھ نہیں رہ سکتے کسی کے ساتھ اچھا نہیں کر سکتے تو ہمیں برا کرنے کا بھی حق نہیں آپ کی کسی کے ساتھ نہیں بن رہی آپ کو کوئی پسند نہیں آ رہا آپ اس سے دوری بنا لیں آپ اس سے بات نہ کریں بات ختم لیکن آپ اس کو پریشانی پہنچا رہے ہیں اور اس کے ساتھ غلط کر رہے ہیں دیک اس سے کیا ہوتا ہے وہ اپنے گھر والوں کا ایک لو تا ایکلوتی ہے جو بھی ہو سکتا ہے اس سے اس کی بہت ساری امیدیں جڑی ہوتی ہیں
بکل جی بالکل اور بھی یہ سوچتے ہیں کہ ہم جو کر رہے ہیں ہمارے کرنے کے بعد ہمیں کیا سزا ملے گی ہمارے امو کیا ہمارے امی ابو کیا منہ دکھائیں گی برادری میں ان سے لوگ یہ کیا باتیں کریں گے کہ یہ تمہاری بیٹی کیسی ہے تمہارا بی تاک
جی جی اور دیکھو یہ حقیقت ہے کہ جو یہ غلط کرنے والے ہوتے ہیں ٹیررسٹ وغیرہ ہوتے ہیں یا کسی بچی کے ساتھ غلط ہوا نیوز میں آتا ہے یہ دیکھ کے ساتھ غلط ہو رہا ہے لڑکیوں کو مارا جا رہا ہے تو اس میں کوئی مذہب نہیں ہوتا یہ انسان کی سوچ ہوتی ہے اور انسان کے اندر جو غلط اخلاق پیدا ہو رہے ہوتے ہیں نا وہ کسی کے اندر بھی آ سکتے ہیں ایک دیکھو انسان نوجوان ہے اور ایک بوڑھا انسان ہے تو بہت نوجوان ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر سوچنے سمجھنے کی شمتا نہیں ہوتی ضرورت سے زیادہ ہائپر ہو جاتے ہیں لڑائی کر بیٹھتے ہیں ایک دوسرے سے کنجر بازی کرنا ایک دوسرے کو مارنا ایک جگہ ایک جگہ بزرگ ہوتا ہے جو پیشن سے رہتا ہے طور طریقے سے بات کرتا ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ اس میں ریلیجس ضروری ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہماری سوچ کے اوپر ہے ہماری آج کل کیا ہوتا ہے نئے نئے بچے ان کا خون گرم ہوتا ہے وہ کسی کی بات سن نہیں پاتے
بالکل بالکل وہ چھوٹی سی بات پر ہی لڑنا شروع کر دیتے ہیں
بالکل بالکل
جی ابھی میں نے کچھ دن پہلے ایک دن پہلے کی نیوز میں نے فون پر دیکھی تھی کہ مطلب ایک دونوں مطلب کیون سے ہیں ایک لڑکی ہے لڑکا وہ دونوں نا کہ لڑکی کہتی کہ ہم آپہ کے ساتھ پرنک کرنا چاہتے ہیں تو لڑکا بولتا ہے ٹھیک ہے چلو پرنک تو ہر اس میں ریلیشن میں ہوتا ہی ہے
جی جی
تو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے زیادہ سے زیادہ پررینک کیا ہوگا وہ لڑکی کیا کر تی ہے گھر میں ہوتا نہیں ہے کوئی بھی تو لڑکی باندھتی ہے اس لڑکے کو نا باندھ دیتی ہے کرسی پہ بٹھا کر نا اس کے ہاتھ اور پیر دونوں باندھ دیتے تی باندھنے کے بعد نا اس کی آنکھوں میں پٹی باندھ دیتی ہے تو اس کے اوپ پر اپن مٹی کا تیل ڈال کے اس پہ آگ لگا دیتی ہے
بتاؤ دیکھو یہ غلط ہے نا بالکل کسی کی اولاد کے ساتھ آپ ایسے کر رہے ہو اللہ تعالی نہ آپ کے اعمال ہر طریقے سے لکھتا ہے آپ اچھا کس کے ساتھ کر رہے ہو برا کس کے ساتھ کر رہے ہو اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ دنیا میں بچ جاؤ گے لیکن آخرت آپ کی بہت خراب ہوگی
سے پوچھا گیا تو آپ نے ایسا کیوں کرا بولی مجھے شک کے میرا فیون سے کسی اور لڑکی سے پیار کرتا ہے بتائیے اتنی چھوٹی سی بات پر اسے سمجھانے کے بجائے اسے پرینک کا دھوکا دیک کر وہ اس نے اس کو مار ہی دیا جلا ہی
جی جی اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ آج کل اگر بچے ہیں ہمارے گھر میں یا ہمارے امی ابو ہیں بہنیں ہیں ہمیں لگتا ہے جت تنا ہم کھل کے بات کریں گے نا تو اتنا ہی وہ ہم سے کھلتے ہیں اور باتوں کا ہم اچھے طریقے سے سمجھ پاتے ہیں ان کا سولوشن نکال پاتے ہیں اگر ہم سوچے چلو بچ بچے ہیں بچوں سے کیا کھل کے بات کرے ہیں وہ برا مان جائیں گے یا ہماری امی کو اچھا نہیں لگےہمارے ابو کو برا نہیں برا لگے گا لیکن جتنی چیزوں کا کھول کے بات کرو گے اپنے ابو سے اپنی بہنوں سے اپنی امی سے اتنے آپ دنیا سے مختلف ہوں گے آپ کو چیزوں کے بارے میں پتا چلے گا اور آپ غلط کرنے سے بچو گے
صحیح فرما رہے ہو آپ کیا کرا جائے آج کل یہ نیوزیں دیکھ کے نا آج کل لڑکی ہی ہر کتیں کر رہی ہے لڑکوں کی بات چلو ہم کرتے ہیں پر لڑکی کیا کریں دیکھیے کتنی چار پانچ لڑکیوں نے یہ کتیں کرتی ہے آج کل تو لڑکیوں پر بھی کسی کو وشواس نہیں رہا
بالکل وہ اس لیے نا دیکھو لڑکیوں نے ہی ماحول ایسا پیدا کر دیا ہے کہ جو پہلے کیا ہوتا تھا پہلے لڑکوں پہ بھروسہ نہیں ہوتا تھا آج کل لڑکی کہ مجھے لگتا ہے کہ اگر ففٹی پرسینٹ دیکھا جائے تو پڑھے لکھے ہیں اچھے انڈسٹری میں رہتے ہیں تو وہ ایسا نہیں کرتے لیکن جو لڑکیاں تھوڑی سی غط لت میں لگ جاتی ہیں غلط سنگت میں بیٹھنے لگ تو ان کا دماغ تھوڑا سا الگ طریقے کا ہو جاتا ہے وہ سوچتی ہیں یہ چیز ہماری ہے تو بس ہماری رہے ہم کسی بھی طریقے سے اسے حاصل کریں یا پھر ختم کریں
بالکل بالکل پر یہ غلط ہے یہ بہت زیادہ غلط ہے ایسا کرنا نہیں چاہیے
جی جی اور دیکھو ہم عورت ہم ہم ایک عورت ہو کے ہی اگر عورت کو نہیں سمجھ پائیں گے آج کل کیا ہوتا ہے ایک عورت ہی عورت کی دشمن ہوتی ہے کہاوت تھی لیکن حقیقت آج کل ہو رہی ہی ہے پتہ آج کل لیڈیز ہی لیڈیز کو سب انہو نہیں کرتی آپ باہر نکلو کہیں آپ دکھ تکلیف میں ہو پریشانی میں ہو یا کوئی بڑا بزرگ ہے ٹریول کر رہا ہے وہ اپ سے سیٹ مانگ رہا ہے تو کیا کرتی ہیں لیڈیزیں نہیں دیتی وہ کہتی ہیں ہم نہیں دیں گے آپ کسی اور سے لو آپ وہاں جا کے بیٹھو تو مطلب انسان کے اندر نا انسانیت بھی نہیں رہی ہے
بالکل بالکل بالکل صحیح فرما رہی ہیں
جی جی جی
جسطرح آج کل لوگ نیوز دیکھ دیکھ کر نا من بھی خراب ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے جو صحیح لڑکیاں ہیں نا اس کا بھی نام خراب کر دیا ہے
بالکل بالکل اور دیکھو ا اگر ہم نیوز دیکھنے بیٹھ جاتے ہیں تو ہمیں اپنے دیش کی خبروں کو جاننے کا موقع ملتا ہے شہر میں کیا ہو رہا ہے کہاں ٹریفک ہے کہاں پہ اچھی چیز ہے کہاں پہ اپنی اکنامکس میں سدھار ہو رہا ہے کہاں پہ کون سے کمپلیکس کھولے جا رہے ہیں لیکن مجھے پتا ہے کیا لگتا ہے جب میں نیوز دیکھتی ہوں تو پہلے تو یہ ہوتا تھا جب میں چھوٹی تھی نیوز دیکھتی تھی تو ایسا لگتا تھا یہ صرف ٹی ویوں میں ہی ہوتا ہے حالانکہ کہ میں نے آس پاس ایسا ہوتے ہوئے نہیں دیکھا لیکن آج کل میں محسوس ہمارے آس پاس ہی اتنا الٹا سیدھا ہو رہا ہے اتنا برا ہو رہا ہے ہم جتنا چاہیں روکنے کی کوشش کریں لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ دیکھو ہم کوشش کر سکتے ہیں اصل رول ہے دلیپ پولیس کا اگر پولیس یہ کوئی ایکشن نہیں لیتی ہے جیسے یہ نشے کی چیزیں چل رہی ہیں چھوٹے چھوٹے کم عمر کے بچے باہر پڑھنے آ جاتے ہیں ہاسٹل میں رہتے ہیں نشا کرتے گندی چیزوں میں لگ جاتے ہیں اگر ان چیزوں کو بین نہ کیا جائے نا تو آنے والے ٹائم میں ہمارے ساتھ جو بھی لوگ جڑیں گے ان کا فیوچر خراب ہوتا ہے اس سے
بہت بت خراب ہوتا ہے اس سے فیوچر ابھی کچھ نیوز آئی تھی پیچھے کہ آج کل گرمی بھی اتنی پڑ رہی ہے کہ مطلب ایک شاید شاید سڑکیں بھی مطلب گرم اتنی ہو چکی ہے کہ اب پھٹ چکی ہے شاید
بالکل بالکل بالکل
اپنی بھی دیکھیے ب نیوز کچھ اچھی بھی دکھاتے ہیں کچھ غلط نیوز بھی دکھا دیتے ہیں کچھ جھوٹی بھی دکھا دیتے ہیں کچھ سچی بھی دکھا دیتے ہیں تو پہلے بھی ہمیں ہوتا ہے نیوزوں کو دیکھ کر نہ مطلب ویریفکیشن کرنا پڑتا ہے کہ نیوز صحیح ہے بھی یا غلط ہے
بالکل بالکل بالکل اور دیکھو یہ پہلے کیا ہوتا تھا پہلے ہم جب نیوز دیکھ اپنے بیٹھتے تھے اپنی امی کے ساتھ ابو کے ساتھ تو پھر ہمیں دور دراز کے شہروں کے بارے میں جاننے کا موقع ملتا تھا کہ وہاں کیا جیسے ہوا ویسے ہوا لیکن اب کیا ہوتا ہے جب ذرا سی ہم نیوز کھولنے بیٹھتے ہیں تو جمنا پار کی نیوز آ رہی ہے ا نے برابر کی ایرے کی نیوز آ رہی ہے وہ کیوں کیونکہ ماحول ایسا پیدا کر دیا ہے لوگوں کے اندر صبر نہیں ہے سکون نہیں ہے ان کے اندر گروا رہتی ہے ایک دوسر سے کس کے پاس ایک زیادہ کیوں ہے یہ اتنا اچھا ہم سے کیوں کھا پا رہا ہے نفع نقصان نہیں دیکھتے نفرت کی بھاونا جو ہے نا وہ انسان کو بالکل کھوکھلا کر دیتی ہے اندر سے
ہمارے یہاں بھی یہی ہوتا ہے آج کل لوگ بعد بھی نہ نیوزوں میں بہت زیادہ وست ہو جاتے ہیں دیکھتے یہ کوئی ریئل ہے یہ صحیح ہے ویریفیکیشن بھی نہیں کرتے اس کے بارے میں بات چیت کرنا شروع کر دیتے ہیں اگر وہ سچھ بھی تو وہ لوگ سچ مان جاتے
بالکل بالکل بالکل کیونکہ آج کل سوشل میڈیا کا رواج ہے اس میں کیا ہو رہا ہے آپ نے میرے کو کچھ بولا ٹھیک ہے آپ نے اچھا بولا میں نے بھی آپ کو اچھا بولا لوگ کیا کرتے ہیں اے آئی سے اس کو ایڈٹ کر کے آ کو غلط ٹون میں بول دیں گے کہ ہم آپ کو کو آپ کے خلاف کچھ غلط بول رہے ہیں یا آپ کے دھرم کے پرتی کچھ غلط بول رہے ہیں حالانکہ ایسا نہیں ہے ہر کوئی ایسا نہیں کرتا کنٹروورسی چلتی ہے لیکن یہ ہے کہ م مجھے نہیں لگتا کہ ہر انسان غلط ہے
بالکل صحیح فرما رہی ہیں اپ پر ٹھیک ہے آج کل کے ماحول میں نیوزیں بھی دیکھنی ضروری ہے پر یہ چیزیں کم دکھائیں اس میں چیزوں کو بہت پربھؤ پڑتا ہے بچوں پر کی ہاں فریج میں ڈال دیا ہے اس کو مار کر کاٹ کر ابھی میں نے کچھ نیوز دیکھی کہ ایک وائف نے اپنے ہسبینڈ کی چٹنی بنائی مکسی میں تو یہ تو بالکل ہی انہوں نے حد پار کر چکے ہیں
اللہ معاف کرے بس اللہ تعالی ایسی چیزوں سے پتہ ہا سب سے زیادہ کیا ہوتا ہے جب ایسی نیوزیں سننے کو ملتی ہے نا تو اللہ تعالی فرماتے ہیں جب اتنا گنا ہونے لگے نا تو سمجھو آخرت بالکل قریب ہے آپ کو اتنا موقع بھی نہیں مل پائے گا کہ آپ اللہ سے معافی مانگ پائیںے کیونکہ دنیا میں برا اتنا ہو رہا ہے جتنا اچھا نہیں ہو رہا نا اس سے زیادہ برا ہو رہا ہے
چلیے ہم آپ سے بعد میں کال کرتے ہیں اوکے اللہ حافظ
اللہ حافظ